ہیلو
السلام علیکم بہن
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں ہاں میں سب خیریت سے ہوں ارے کل میں نے ہماری فیئر ویل پکچر دیکھی تھی بلہ دل ہی بھر گیا تھا میرا ایسا لگ رہا تھا جیسے کل کی بات ہو
سچ میں یار وہ دن تو بہت خاص تھے سب کے چہرے پہ خوشی بھی تھی اور تھوڑی اداسسی بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہنسے روئے
ہاں صحی کہہ رہی ہو اوریا کلاس ٹیچر کلاس ٹیچر وہ پھے رہی تھی پورا ماحول اتنا اموشنل ہو گیا تھا کہ کئی بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یار
بالکل اور تم تو اتنی اموشنل ہو گئی تھی کہ میک اپ تو خراب کر رہی کر لیا تھا اپنا پھر میں نے ٹھیک کیا تھا وہ میک اپ تمہارا
ہاں اور میں چپ بھی ہو گئی تھی لیکن آنیسٹلی اسکول چھوڑنے کا خیال ہی عجیب تھا میرے لیے تو اتنا مجھے خراب لگ رہا تھا نا وہی کلاس ر وہی کلاس رومس وہی بینچز وہی کینٹینس سب پیچھے چھوٹ رہا ہے میرا تو اتنا مجھے برا لگ رہا ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کبھی ختم ہی نہ ہو سارے دوست بھی چڑھ جائیں گے
صحیح کہہ رہی ہو ایک دم اور وہ ہماری لاسٹ اسمبلی کتنا سکون اور سیڈنیس دونوں ایک ساتھ فیل ہو رہے تھے جب جونیئر اسٹوڈین فی سونگ گ رہے تھے نا تب میرا دل میں سچ میں بھرایا تھا کہ سوچو وہ لوگ ہم کولکدہ کرے جونیئر اسٹوڈنٹ سم کوو
ہاں صحی کہہ رہے ہو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا اور پھر سب ایک دوسرے کی شارٹس پر میسج لکھ رہے تھے نا اسٹے ہیپی مس یو کیپ اسمائلنگ وہ موومینٹس مجھے اتنے پیارے لگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ موومینٹس میں کبھی نکل نکلوں ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا یہیں پر میں رہ جاؤں اور مجھے کبھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ میں کبھی تم لوگوں کو چھوڑ کر جاؤں گی ابھی سب بچھڑ جائیں گے سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جائیں گے کوئی کسی پر دھیان نہیں دے پائے گا روز مل بھی نہیں پائیں گے
صحیح کہہ رہی ہو وہ مومنٹس بہت اچھے تھے میر لاسٹ کا ڈیٹ تھا جس میں ہم نے اپنے ایک دوسرے کے ٹی شرٹس پہ لکھے تھے اور کچھ لوگ تو ایسے بہیو کر رہے تھے جیسے کہ انہیں پتہ نہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے لیکن اندےس سے سب ایموشن تھے پتہ ہے
ہاں صحیح کہہ رہی ہو ایزیکٹلی اور سب سے فنی بات وہ فئر ویل والی ختم ہونے کے بعد بھی کوئی گھر نہیں جانا چاہتا تھا سب آخری بار ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے تھے اتنا اچھا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا گھر ہی واپس نہ جائے اور رونا بھی آ رہا تھا اور ایسا برا لگ رہا تھا کہ اس کے بعد تو ہم مل نہیں پائیں گے ایسے کبھی اور یہ دن کبھی واپس بھی نہیں آ پائیں گے نا
سچ کا تو پتا ہے اسکول صرف پڑھائی کی جگہ نہیں تھا وہ ہماری دوست تھی ممریز اور بچپنا جڑا ہوا تھا اور مجھے پتا ہے سارے دوست یاد آتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ لنچ میں کھانا کھاتے تھے ایک اور مطلب دوستوں کے ساتھ اور کیسے ہم ایک دوسرے کا لنچ کھاتے تھے پتہ یاد ہے اس ٹائم اور ہم لوگ کیسے کھیلتے تھے مطلب وہ سب یاد آتا آتا ہے مجھے
ہاں وہی میموریز مجھے اب بھی اتنا یاد آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے دل سے کبھی نکل ہی نہیں پائیں گی میں زندگی بھر اسے یاد کر کر کے مسکرا بھی لوں گی اور مجھے رونا بھی آئے گا آج بھی جب اسکول ڈیز مجھے ایسا لگ ہے نا کہ جب ہم تھوڑے آگے چلے جائیں گے پھر ہمیں وہ اسکول ڈیز یاد آئیں گے نا چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ آ جائیں گی اور آنکھوں میں بھی تھوڑا سا پانی آ جائے گا کہ سب کتنا اچھا تھا میم کتنا چلاتے تھے پھر بھی ہم ہمارا پورا ورک کرا کر لیتے تھے کتنا چللانے کے بع میں بھی ہماری میم ہمارا پورا ورک کر دیتے تھے اور کتنا اچھا پڑھاتے تھے سب میم اور ہمیشہ پنشمنٹ میں بھی کھڑا کر دیتے تھے پھر بھی ہمیں بہت مزہ آتی تھی
ح اور دل سے بس یہی دعاں نکلتی ہے کہ سب دوست ہمیشہ خوش رہے اور کنٹیکٹ میں رہے پتہ ہے بد میں پت نہیں ہے کچھ کچھ دوست ہی مطلب بات کرتے پھر بع میں سب اپنے اپنے لائف میں اتنے بزی ہو جاتے وہ لوگ مڑ کے دیکھتے بھی نہیں کہ ہمارے کوئی دوست بھی تھے سے بات کر لیں ایسے ہیں کوئی کوئی تو اتنے اتنے نفرت والے
ہاں صحیح کہہ رہی ہ ہو میرے بھی دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ سب دوست ہمیشہ ساتھ ہی رہے اور آگے چل کے کبھی کچھ رہا تو کانٹیکٹ میں بھی رہے سب سھ میں میں تو سوچ رہی ہوں کہ ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں اگر کچھ پلان وغیرہ کیے تو پھر ہم لوگ ساتھ میں مل بھی تو سکتے ہیں نا
ت صحیح کہہ رہی ہو چے کوئی ہوئی نہ ہو بٹ تم تو میرے ساتھ ہی رہو گے اتنا تو مجھے پتاہ ہے
ہاں یہ کوئی کہنے کی بات ہے بھلا میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی میں تو سوچ رہی ہوں کہ ہم ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں پھر تو ہمیں بچڑنا بھی نہیں پڑے گا
ہ صحیح کہے میں سوچوں نا کہیں پلان بنائے گھومنے کا
ہاں میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دن کا پلان بنا لیتے ہیں تاکہ سبھی کو آنے میں آسانی ہو جائے اور یہی کئی پاس میں چلے جاتے ہیں اور پکنک منا لیں گے اور ساتھ میں مست بیٹھ کے باتیں بھی کر لیں گے
ہاں ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم سب چلیں گے گھومنے پھر وہاں پہ ہماری پھر بات بھی ہو جائے گی پتا چل جائے گا کیا کیا چل رہا ہے کس کس لائف میں وہ بھی بت ہوا ضروری ہوتا ہے نا
یہ بھی ڈسکس کر لیں گے کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے کون سائنس یا آرٹس یا کامرس لینا چاہتا ہے کون سے کالج میں جانا چاہتا ہے یہ سب بھی ڈسکس کر لیں گے
ہاں کوئی اچھا سا سوٹیبل سا ڈیٹ فائڈ کرو پھر بتاتے ہیں
ایک کام کرتے ہے میں تو سوچ رہی ہوں کہ سنڈے کو ہی جاتے ہیں کچھ دوست یہ بھی بول رہے تھے کہ سنڈے کو کہیں گھومنے جائیں گے کر کے لیکن ابھی سب آپ تم بول ہی رہی ہو تو ابھی سبھی کو بتا دیتے ہیں
ویسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا
ہاں اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جا ہی رہے ہیں تو پکنک کا پورا سامان ہی لے کر چلے جائیں گے اور واپس جا کر کچھ کھیل بھی لیں گے
ہاں ہاں کھیلنے کا سامان لے چلیں گے اور کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے سب لے چلیں گے اور اچھے سے پیسے بک کے چلیں گے مطلب ایک تھیم رکھ لیتے ہیں ہم لوگ میں سوچ رہی ت نا ایک تھیم رکھ سب دوست نا ایک جیسا تھیم میں چلیں گے
ہاں ہاں یہ تو بہت اچھا ہے اور میں کیا کہہ رہی تھی دھوپ تو بہت ہے یار تو سن گلاسز وغیرہ بھی ہاتھ سے رکھ لینا اور کیپس بھی رکھ لینا تاکہ دھوپ کی وجہ سے طبیعت کسی کی خراب نہ ہو جائے
صحیح کہہ رہی ہو ہم ہاں یہ کرنا پڑے گا کیونکہ دھوپ میں کسی کی طبیعت نہ خراب ہو ہم جا رہے ہیں تو ہم کو اپنی سیفٹی رکھنی چاہیے نا
ہاں وہائی ارے سنو نا میں کیا سوچ رہی تھی کہ اب جب جا ہی رہے ہیں تو ایک ہی کار رینٹ پر لے لیتے ہے تو وہ تمہارے جو پہچان کے انکل ہے نا ان سے ان کا تم نمبر مجھے دے دینا نا میں ان سے بات کر لوں گی
ہاں ہاں میں دے ڈالتی ہاں ان سے بات کر لینا اور کیا وہ اچھے مطلب صی ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے اور ہم کو چھوڑ بھیے دیں گے سیفلی اور لک بھی آ دیں گے ہم کو سیفلی
ہاں میں وہی بول رہی تھی ابھی تمہارے پہچان کے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ تو دے دیں گے نا
ہاں ہاں ضرور دے دیں گے وہ
ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ جا ہی رہے ہیں سب ارینجمنٹ پہلے ہی کر لیتے ہیں اور ابھی سب کو گروپ بنا کر پوچھ لیتے ہیں کون آنا چاہتا ہے کون نہیں کیونکہ پھر ٹائم پر پلان کو کینسل نہیں کرنا چاہیے نا پلان کینسل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ ہو ہی جاتا ت کینسل
ہ کہیں کہ ایسے کوئی دوست ہوتی ہی ہے جو کینسل ہی کر دیتی ہے
کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی اس بار تو پکا ہی جانے کا کوشش کریں گے کیونکہ اس کے بعد سب اپنے اپنے کالجز میں بزی ہو جائیں گے تو پھر کسی کو ٹائم نہیں ملے گا نا اور اگر کوئی باہر یہاں سے باہر چلا گیا تو پھر تو پتا نہیں کب ملیں گے ان سے
صحیح کہہ رہ ہو اور کیا پوچھ لیں گے پھر بعد میں اپنے اپنے کام میں بزی ہو جائیں گے یہی جو ٹائم ہوگا صرف ہم اپنے ڈسکشنس کریں گے بہت ساری گوسپس کریں گے یہ جوٹائ ہے ہمارے لیے یہ
بائی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کیونکہ پھر جب سب لوگ یہاں سے اپنے اسٹیٹ سے باہر چلے گئے یا گاؤں سے باہر چلے گئے تو پھر پت نہیں نا کب آئیں گے تو میں سوچ رہی تھی کہ ریٹرن گفٹ بھی لے لیں گے ان کے لیے ان ان سے پہلے پوچھ لیں گے کہ کون کون باہر جانے والا ہے ٹھیک ہے نا
ایک دم صحیح کہہ رہے صحیح کر لیں گے اور وہاں پہ رہ کے بہت سارے فوٹوز کلک کرا لیں گے
ہاں پھر ہماری میموریز بن جائیں گی نا آگے چل کے اگر کچھ اں ہمیں یاد آئی تو ہم وہ دیکھ کر مسکرا سکتے ہیں کبھی کچھ لگ ر
گروپ فوٹوز بھی کرا لیں گے بہت ساری وہاں پہ اچھے اچھے فوٹوز کلک کرا لیں گے ایز اے میموری ہم لوگ رکھ لیں گے اپنے پاس جب بھی یاد آ کریں گے اس فوٹوز کو دیکھ پیا کالن گائے
میں تو سوچ رہی تھی کہ مست ریلس وغیرہ بھی بنائیں گے پوسٹ کریں گے
ہاں میں تو سوچ رہی ہوں کہ ایک انسٹا پہ نا ایک بنا لیتے ہیں گروپ کا ایک آئی ڈی اس میں ڈالتے رہیں گے فوٹوز ویڈیوز
ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم اور میں تو سوچ رہی تھی کہ ابھی جا ہی رہے ہیں تو کچھ کھانے وغیرہ کا بھی لے لیں گے ساتھ میں تم کیا سوچتی ہو کیا کیا لے کر جانا چاہیے
اسنیکس تو لے کے چلیں گے اور کچھ سینڈوچ پاستا
ہاں ہاں اور میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ سب تو لے کر ہی جا رہے ہیں تو کچھ ہیلدی بھی ہو جائے تو فروٹس وغیرہ بھی میں رکھ لوں گی اور پانی کی ایک کین بھی لے لیں گے ساتھ میں
ہاں ہاں پانی تو امپورٹنٹ ہے ایسے گرمی میں پانی نہیں رہے گا تو پھر کیسے
وہی تو دوپ بھی تو بہت ہے اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی کوئی جگہ دیکھتے ہے جہاں پر چھاؤ ہو لیک سائڈ والا ویو دیکھ لیتے ہے کوئی
ہاں صحی کہہ رہے ایک دم
تو میں وہی سوچ رہی تھی یہاں پر پاس میں ایک لیک ہے وہیں پر چلے جاتے ہیں نا
ہاں وہیں پہ چل جائیں گے اور کیا سب سے پوچھے نا سب کا ڈیسییشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کوئی بولے کہ سب کے پسند کونا چاہیے سب سے پوچھ لینا اور کیا میں دیکھ بھی ہوں کہیں پ بھی جانے کے لیے
ہاں اور میں کیا کہہ رہی تھی ت وہ تمہارا جو بیڈمنٹن ہے نا وہ بھی یاد سے رکھ لینا ساتھ میں کھیلیں گے
ہاں ہاں ٹھیک ہے میرے پاس جو بھی گیمس جو ہے نا کھیلنے کا وہ میں سب رکھ لوں گی
ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو اب میں رکھتی ہوں فون ٹھیک ہے اللہ حافظ
آ س شیکن